ہاں ابھی ہوا ہے
ہوں ہوں بولیے ہاں ہاں کہاں ہی جائیں گے
ہوا بارش ادھر
ہاں جی ابھی نکل ہم کو کوپ خریدنے جانا تھا کل پریکٹیکل چیک کروانا ہے لکھ کے اب پورا بارش ہو رہا ہے اب ہم کیسے جائیں وہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
اور اب ایسا بارش ہے کہ ابھی رکے گا بھی نہیں ہے
ام اور ادھر کا خراب ہے نا یہ گلی گلی جیسا ہے نو پورا گلی میں پانی بھر جاتا ہے ایک دم آدھے آدھ پانی
او تو کالج سے کل آ رہی تھی تو اسی سمے میں لے لیتی
ا جی آئے چھ بجے ایک دم شام میں پریکٹیکل کروا رہا تھا کرواتے کرواتے پورا شام کر دیا تو ایک دم ہمت نہیں تھا آگے بڑھ کے کاپی لینے کا دن میں بھی آج نہیں گیا سوچے شام میں جائیں گے تو پورا ہو رہا ہے پانی
کوئی ایسا ہوگا بھی نہیں کہ کسی سے منگوا رہے
ہوں کون ہی جائے گا اتنا بارش میں
کونس
کون سا سبجیکٹ ہے انوائرمنٹ سائنس
اور تو آرٹس سے ہے یا پھر سائنس سے
سائنس ہے الیونتھ ٹویل تھرڈ سے کیے تھے ہم بھیا بھی ڈانٹتا ہے نا کہ پڑھ لیتی سک جاتی ڈر گئی الیون ٹویلو تو آرٹ سے کیے اس کے بعدم میرا دم ہم کو پورا خراب من لگنے لگا تو پھر بہت ڈھونڈے کچھ مل جاتا ہے اس ٹائپ کا کہ گھس جاتے ہے واپس سائنس میں
اچھا
تو یہ پھر دکھا یہ کورس تو پھر میرا پرسینٹیج بھی ٹھیک ٹھاک تھا تو پھر لے لیا اور ہم کو لیا ہے اور اس سال سے ڈنک کر دیا کہ بس سائنس ہی والا کو اب لیں گے تو پھر پھر د دقت ہوتا ہے نہ الیونتھ ٹویلتھ کا کچھ کچھ پڑھائی ہی ہوا نہ یہ سب پڑھائی ہوتا ہے ابھی میرا ٹینتھ میں سائنس میں نا سب سے کم مارکس ہے تو ایک سبجیکٹ میں سائنس میں کم تھا تو ہم ڈر گئے
ایسا ہی ایسا ہی ہوتا ہے میرا بھی پتا ہے ہم کو بھی کچھ اور آنرس لینا تھا گریجویشن میں تو میتھ سوچ رہے تھے میتھ اور نا س تو فزکس ہے
تو دونوں میں میرا نمبر میتھ میں ٹھیک تھا لیکن دے نہیں رہا کالج والا ہمم تو پھر اس کے بعد بولنے لگے ایک کام کرو تم کو سائنس ہی نہ لینا ہے
تو تم وہی جیو لاجی لے لو
تو اس کا سرکل کم رہتا ہے اس میں ایگزام وگزام دے گی تو اچھا نمبر بھی آئے گا اور اس کا ایک دم سال میں دو بار اس کا ویکینسی آتا ہے لیکن وہ بھی یہ ہوا کہ پڑ تو لیے لیکن پ ای ہاں پورا سائٹ ورک سب رہتا پتھر وتر کا کرو وہاں کا مطلب اس میں بھی ہو جائے گا لیکن اسمیں مزہ بہت آتا ہے م تو آ ننگ نل جگ آ ہاں بھی تورنت بچہ ہو گیا
کیسے کیسے کیا کرتے
جب بھی بھیا ہم کو ڈانٹ پتا نہیں ہے تم سے گوبر گوبر لڑکی سڑھ گئی تم ہی نہیں سکتی اتنا لو تم نہیں ہی تھی ایک دم بیل بدھی بے کا ہی بولے
سک جاتی ہے آرام سے کایں کہ مائنڈ بھی تمہارا تھوڑا شانت رہتا ہے ایک جگہ کر لیتے ارے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ قسمت بھی ہونا بہت ضروری ہے
وہ تو ہے بھائی مانتے ہیں ہم
ہم بھی مانتے ہیں اس چیز کو کیا کہ ہم کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے اتنا محنت کیے ہیں نا لیکن نہیں ہوا بہت ہر چیز کہاں کہاں ایگزام دینے نہیں گئے کہاں کیا نہیں کیے
ہوں کسی کو کم ہی محنت میں مل جاتا ہے اور کوئی کر کے بھی تھکتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے
میرے بھی ہم بھی رانچی میں رہتے تھے تو میرا بھی فرینڈ سرکل میں مطلب ہم لوگ ایک ہی روم میں رہتے تھے تو ایک لڑکی تھی یاد تھی اس کو مطلب کچھ بھی نہیں آتا تھا جو بھی نوٹس کرتی تھی میرا سے کرتی ت تھی انٹر میں الیون ٹویل دونوں میں اور پھر اس کے بعد نرسنگ کا ہاں بھری ہم بھی بھرے تھے وہ بھی بھری اور ایک لڑکی تھی تین لڑکی ہم لوگ تھے تینوں کوئی بارے تینوں کوئی میں میرا ہوا ہی نہیں دونوں کا ہو گیا پھر وہ لوگ دونوں کا ہوا ہاں اور پتا ہے مطلب ہر چیز ان لوگ سے اچھا میرا تھا ٹینتھ میں بھی نمبر اچھا تھا دونوں سے یار ٹویل میں بھی اچھا تھا لیکن اس میں بھی میرا چوپ گیا پھر ان لوگ دونوں کا ہو گیا تو کاؤنسلنگ میں جب گئی تو ایک کا نہیں ہوا اور ایک کا ہو گیا ا پتہ ہے وہ پھر چار سال کا وہ اس کو ٹرینگ دیا گیا نرس کا گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی اس کا ہے پینتالیس پچپن ہزار تک ایسے پیمنٹ لیتی ہے وہ اور سائڈ سے اس کو ملتا ہے وہ ابھی کسی کو کچھ مطلب کر دی تھوڑا سا زیادہ کیئر کر دی تو اس کو الگ ملتا ہے کمیشن بتا رہے تھے
جتنا خیال لگتا خبر سنے کہ آپ ہی کا نوٹس لے کے آپ ہی سے یہ پڑھ کے
ہاں بہوت ہم کو ہم کو تو ابھی تک سب بولتی بھی ہے کہ کرو نا ٹرائی کرو نا اور محنت کرو ہو جائے گا اب لیکن پتا ہے ایک دم دل دماغ ایک دم بولتا ہے اب نہیں اب کچھ نہیں کریں گے اور پھر جو بھی ہم بتائیں کہ ایکٹ کاؤنسلنگ میں ایکٹھو کا نہیں ہوا پھر ٹویل بعد تو پھر وہ چلی گئی وہ لڑکی اس کا ہو گیا پھر ہم لوگ گریجویشن میں ایڈمیشن کرائے تو پھر پڑھتے پڑھتے اس کا گریجویشن فائنل ہوا ہم بھی فارم ورم بھر تےسوچ جو کہ اسی ٹائم سے فارم وم بھرنا اسٹارٹ کیے تھے وہ بھی بھرتی تھی ہم بھی بھرتے تھے لیکن یہ تھا کہ وہ بھاری تھی یہ کانسٹیبل کا فارم بری تھی تو ہم نہیں بھر ہم سوچے کہ کانسٹیبل کا بھر کے کیا فائدہ ہم مسلم ہے کوئی کرنے بھی نہیں دے گا پینٹ شرٹ پہن کر کے کہیں تھوڑی کوئی جانے دے گا تو وہ بھاری اس تو اس کا ہو گیا
یہ کرنا ہے آدھا چیز تو مسلم ہو کے ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہم کو نہیں بس بچپن سے سوچے تھے کہ ہم لوگ کریں گے لو کریں گے اور اینڈ موقع آیا تو ابو بھیا دونوں منع کر دیا کہ لائن میں جانا ہی نہیں ہے
ہوں نہیں کتنا مسلم لیکن یہی ہے کہ ا لو بننے سے تھوڑی مطلب ایسا ہے کہ پینٹ ہی شرٹ پہننا ہے سوٹ بھی تو آدمی پہنتا
نہیں ان لوگ کا دوسرا مینٹالٹی تھا کہ سب پولیس تھانا دروگا فیلڈ میں نہیں جانا ہے اس کے آگے آدمی کا ہی بولے گا
ہاں لیکن وہ اچھا تھا ایک بار ہم انابیہ کا ابا کا کچھ وارنٹ آیا تھا کمپنی میں تو ہم گئے تھے وہاں پہ آ رابسٹ گنج گئے تھے کچھہاری میں وہاں ہم دیکھے تھے مسلم مسلم لڑکی لوگ سب کوٹ لگا لگا کے دم آئی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں
ہاں بھتیجی ہے یہ لوگ منع کر دیتا ہے اور جو یہ لوگ کرنے بولتا ہے اس میں میرا من نہیں جاتا اب اب آدمی کرے تو کرے کیا
ہوں ہوں اب تو اتنا سب یہ ہو گیا ہے کی اب تو یہ بھی سب بولنے لگا ہے کی نہیں جو بچہ چاہتا ہے وہ چیز کرائیے جو جس فیلڈ میں بچہ جانا چاہتا ہے اگر اس چیز میں جائیگا تو جلدی ہوگا ترقی
نہیں ماما مامی لوگ نہیں بولتے ہیں کاہے آپ آپ لوگ نے میرے ساتھ ایسے کیے جی پڑھنے میں اچھی تھی کر لیتی کا ہے نہیں پڑھاۓ کس کو بولے گا آدمی
وہی نہ زیادہ بول بھی نہیں سکتے ہیں
ھمم میرا کا ایک سال ایسی ہی نہ ویسٹ ہوا ہم کو پڑھنا تھا کہیں اور اور ان لوگ ابو بولے ایک دم ہم نہیں بھیجیںگے ہم نہیں پڑھائیں گے ہم نہیں سکیںگے ہم نہیں سکیںگے ایک دم تو اسی کے چلتے ومنس کالج میں ایڈمیشن ہوا اور کتنا تھا تو ڈی اے بھی سب کا پڑھا ہوا اینڈ صبح جاتے تھے اچھے سے سارا سبجیکٹ پڑھائی ہو تا تھا بیٹھ کے تو اس حساب سے آ ادھر آئے کالج میں اور اوپر تو میرا طبیعت بھی بہت خراب ہو گیا تھا اسٹارٹنگ میں اور ڈال دیے تھے وومنس کالج میں پڑھائی وڑھائی کچھ ہے ہی نہیں ٹیچر نہیں آتا پیڑ کے نیچے بیٹھے رہو ہم بولے اب ہم یہاں نہیں رہینگے ہم کو یہاں سے ہٹاؤ تو اس کے چلتے ایک سال میرا ویسٹ ہوا نہ پھر
ہاں ہاں
گھر چلے گئے تھے ہم
تو پھر ابھی کون سے کالج میں ہوا ہے
ابھی شیامت پراشاد میں رانچی یونیورسٹی
ھمم
ابو بھی کم نہیں کرتے یہاں نہیں پڑھائیںگے وہاں نہیں پڑھائیںگے
کیا بیٹا ہاں اب باہر بارش دیکھ کے آئی ہے اسکو گرمی لگ رہا ہے ٹھنڈی لگ جائے گا مت چالو کروا
آپ ادھر نہیں آتے ہیں
آئیںگے دیکھو نا ہم کو بہت ارجنٹ کام ہے ادھر چارجر مین روڈ سے خریدے تھے تو میرا شارٹ سرکٹ ہوا اندر میں کی کیا ہوا اڑھ گیا اب اس کا آٹھارہ تاریخ تک ٹائم ہے تین مہینہ کا وارنٹی دیا تھا اور شروع سے ہی نئے سے ہی اس میں چارج لگاتے تھے نا تو ہیٹ ہو جارا تھا چارجر بھی تو اب آئے ہیں جی جاجی رانچی تو بول رہے ہیں نا کہ آج اتنا بارش بھی ہو رہا ہے کیا کرنے ہم اور دکان بھی وہاں بند ہے فون کر کے پتا کیے تو تو ہم سوچ رہے تھے نا ہاں ہم سوچ رہے تھے نا اگر موسم صحیح کرے گا نا تو ہمیں چلے جائیں گے اور ای رکشا سے دیکھتے ہیں
ہوں تو مابیہ مابیہ کو بھی لے کے آئیے گا
ہں ہن ہں۔۔۔۔ اسکول جائے گی اس کو جمعہ کے دن چھٹی رہات تا ہےاور وہی سنڈے کو دو دن اس کا چھٹی رہتا تو تھوڑا اس کو راحت مل جاتا ہے لگاتار ادھر منڈے سے تھرس ڈے اسکول جاتی ہے لیکن پھر بھی بولتی ہے کہ چھٹی نہیں ہے آج
ہوں
پھر بیچ میں جمعہ دے دیتا ہے پھر شنیوار کو جاتی ہے پھر سنڈے ابھی تو اس کا ٹیسٹ چل رہا ہے اسکول میں
ہم سوچے آئے گی ادھر تو ملیں ہے مابیہ سے مابیہ مابیہ کرتے رہی ٹھیک ہے ہم کو مابیہ بولو
جب بھی ادھر سے پار کریں گے ہم لوگ کراس کریں گے تم اگر پیٹرول پمپ میں کوئی آٹو تیل لے گا تو کہے گی کہ تم رابیہ خالہ کا گھر
بس کا ہے رو بی دیکھ لے گی تو بالکنی سے جلدی چلو ایسے سیڈ سے دیک
یہ پیٹرول پمپ سے پہچانتی ہے اور چھوٹ اور چھوٹی پھوفھی کی بیٹی وائٹ گھر سے پہچانتی ہے
ہاں
آتی تھی بس کھیلتے رہتی تھی جٹ پودا دیکھانے چلو پھول دکھاؤ آج کون سا پھول کھلا ہے دکھاؤ